تو اسلام علیکم
وعلیکم السلام کیسی ہیں آپ
جی اللہ کا شکر ہے ہم سب خیریت سے ہیں
بالکل بھی ہمارے یہاں پہ ابھی سب خیریت یسے ہیں آپ فرمائی آپ کے گھر میں سب خریت سے ہے
جی بالکل آج کا موسم بےحد ہی سہانا ہے
بالکل آج کا موسم دیکھا جائے آج کو زیادہ ہی سہانا ہو رہا ہے تکہ اچھا موسم میں تو چائے پکوڑے کھانے کا الگ ہی مزہ ملتا ہے
جی بالکل بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے بالکل اور ویسے نا آج بالکل ہاں جی بالکل تیاریاں چل رہی ہیں ویسے کیا کہا جائے کہ ہاں آج کا موسم بڑا ہی سہانا ہو رہا ہے کہیں کہئی سفر پہ چلے
بالکل چلیے کیونکہ اس موسم میں جھرنے ورنے دیکھنے کا الگ ہی مزہ ملتا ہے اسی موسم میں جھرنا ونا دیکھنے کو ملتا ہے باقی موسم میں کہاں ہی دیکھنے کو ملتا ہے
جی جی بالکل ہری بری وادیاں اونچے اونچے پہاڑ سب ہرے ہرے ہو رہے ہوں گے جھرنے تالاب ندیا کتنا ہی سہانا موسم ہو رہا ہے باہر کا کتنا ہی مطلب خوش مزاج ہو رہا ہے
بالکل تو اس میں میرا پریوار کے ساتھ میرا جھرنے دیکھنے کا الگ ہی مزہ ہے ہمارے یہاں پہ تو کافی سارے جھرنے ہیں کافی لوگ گھومنے میں جا رہے ہیں سفر وغیرہ کافی جا رہے ہیں کیونکہ ان کو بھی پتا ہے اس موسم دیکنے کو بل
بالکل بالکل بالکل آپ صحیح فرما ہے جی بالکل اب کیا ہے ن کہ مطلب اتنا بھی اچھا موسم ہو رہا ہے گھومنے پھرنے لائق تو ہم سوچ رہے تھے ہمارے سوہر کی بھی چھو چھٹیاں آتی ہیں تب سے تو چلو بچوں کو تھوڑا گھما پھرا کے لاتے ہیں سفر بھی لے جا کیونکہ سفر انسان کی زندگی میں بہت اہم ہے
بالکل اس سے کیا ہوتا ہے ترو تارا بہت کافیکار تازہ محسوس کرتا ہے کہیں سفر وغیرہ کا گھوم کر آتے ہیں تو آج ہماری بھی چھٹی ہے جو کہ آج چھٹی رکھا گیا ہے تو اسی چرے چلتے دوپہر کے ٹائم پر پھر شام تک آ بھی جائیں گے
بالکل جس سے کہنا کہ ہمارا ہلکا من ہو جاتا ہے انشاء اللہ اور ہم روزمرہ کی زندگی سے روزمرہ کی زندگی سے مطلب ہمیں پھول ملتا ہے تھوڑی تو ہمیں ہلکا محسوس ہوتا ہے گھومنے پھرنے سے
بالکل آج کال دیکھیے آج کا تو دور ہی ایسا کہ بھاگ بھوک رہتی ہے تمج سےدفتر دفتر وغیرہ سب چھٹییا نہیں ملتی ہے کہیں گھومنے جانے کا موقع نہیں ملتا تو جب بھی موقع ملے ان کا مزہ لینا ہی چاہیے کیونکہ بارش کا موسم ہے اسی موسم میں جھرنے وگ یرہ دیکھنے کا الگ ہی سکون ملتا ہے تو اس ٹائم پہ جائے تو کافی اچھا ہی ہے
جی جی جی بالکل ابھی کیا ہے نا کہ مطلب ا بچوں کا بھی من رہ جاتا ہے تھوڑا گھومنے پھرنے کے لیے ان کی بھی دل کرتا ہے سبھی بچے جاتے ہیں
بالکل ان کو بھی اچھا ہے کہ ایک دن کا سفر بھی کافی اچھ اچھا لگتا ہے ایک دن کے سفر سے بھی اپنا شریر کافی تندست اور کافی کھلا کھلا کافی اچھا لگتا ہے کافی تندرست کافی اچھا محسوس کرتا ہے ایک دن کے سفر ہوں
جی بالکل اتنا ہی مطلب حسین موسم ہو رہا ہے اتنا ہی اچھا موسم ہو رہا ہے باہر کی دل خود سے کہہ رہا ہے کہ مطلب کہیں سفر پہ جایا جائے اور سفر سے نا انسان کی تھکان دور ہوتی ہے انسان اچھا محسوس کرتا ہے
بالکل
جی کیونکہ روز مرہ کی زندگی میں کہاں ہی انسان کو گھومنے پھرنے کا وقت نکالنا پڑتا ہے اور انسان کو روزمرہ کی زندگی سے ہٹ کے اپنے لیے وقت نکالنا چاہیے اپنے بچوں کے لیے وقت نکالنا چاہیے
بالکل صحیح فرما رہی آج کل تو بھاگ دوڑ طح ہے کہ وقت وغیرہ نہیں لگتا کہ سفر وغیرہ جانے کے لیے تو ہو سک تو تو جاہا تو کافی اچھا ہے روز دیکھا جائے وہی صبح اٹھ کے کھانا وانا بنانے کا پورا سمے ادھر ہی چلا جاتا کبھی کبھی تو اپنے لیے بھی سمے وغیرہ مل ہی نہیں پات کل بھی کہیں گھومنے وغیرہ جائے سفر وغیرہ پر جائے تو جب بھی چھٹیوں کا سمے
جی ویسے نا ہاں ہاں
چلتا تو کہئی آج پس بھی گھومنے جائے تو کافی اچھا لگتا ہے پھر پریوار کے ساتھ
ہ بالکل بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے کیا ہے نا کہ میں مطلب ہم وہاں گھومنے پھرنے جاتے ہیں تو وہاں کا مطلب ماحول اتنا اچھا ہوت ہوتا ہے کہ ہمارا بھی دل ادھری ہی ہو جاتا ہے مطلب ابھی ہمیں تھوڑا سا ماحول سے ہٹ کے جائیں تو زیادہ بہ تر لگتا ہے ان شاء اللہ
بالکل روزمرہ کی زندگی سے تھوڑا ہٹ کے تھوڑا نیا کرتے ہے نا
تھے نا زندگی سے روزمرہ کی سے
گھومنے وغیرہ سے جائے تو کافی اچھا لگتا ہے کہ روزمرہ جسے زندگی میں دیکھا جائے تو وہی کام وغیرہ رہتا اس سے ہٹ کے تھوڑا نیے گھومنے سفر پہ جائے تو کافی اچھا لگتا ہے
چلے نا کشمیر چلے جیسے کہ نا کشمیر کی وادیاں ہیں وہاں پے اوچھے پہاڑ ہے وہاں تار کے پیڑ ہے وہاں جھرنے ہیں وہ کو تو موسم ماشاء اللہ وہ کشمیر تو جنت سے کم نہیں ہے سلاح یہ سمجھ لو جنت مل جاتی ہے ادھر جا کے تو
کشمیر کو تو جنت ہی کیا کہا جات اتنا سندر وادیا ہے وہاں کا جھرنے پہاڑ دیکھنے کا الگ ہی سکون وہاں جاؤ وہاں جا کے گھومنے کا سب سفر کا الگ ہی مزہ ہے وہاں جانے سے تھکان پورا جتنا بھی ٹینشن وغیرہ رہتا ہے سب دور ہو جاتا ہے
اپ نے صحیح فرمایا ہے کہ سفر پہ ہم جاتے نا ادھر تو ادھر کا ماحول دیکھ کہ ہماری ساری تھکان انشاء اللہ ختم ہو جاتی ہے اور ویسے نا دیکھا جائے نا تو وہاں پہ بہت سندر سندر بہت عدہ عمدہ چیزیں ملتی ہیں بہت بہت زیادہ مطلب پیورٹی والی چیزیں ملتی ہیں اور وہاں کی اسپیشل مطلب کڑھائی والے لباس وغیرہ بھی ملتی ہیں
بالکل تو ہم نے بھی تو ہم نے تو کشمیری لباس وغیرہ پہنے بھی ہے تو کافی اچھا لگتا ہے وہاں پہ ہم نے فوٹو وغیرہ بھی لیا تو کافی اچھا لگتا ہے اور دھ کے ہے نا کہ اللہ کا کتنا اچھا کرشمہ ہے کی اتنی سندر وادیا بنائی کہ کوئی بھی جاتتا ایسا لگتا ہے کہ وہیں رہ جاتا رہ گیا ہے آنے کا بھی دل نہیں کرتا ہے اتنا سکون مل تا ہے اتنی تھکاوون دور ہو جاتی ہے ایسا لگتا ہے کہ کوئی ٹینشن ہے ہی نہیں اپنی زندگی میں اتنا سندر وادیا وہاں کی
بالکل بالکل ابھی کیا ہے نا وہاں کے کچھ مطلب وہاں کی پسندیدہ چیزیں ہو جیسے سو سرائی ہوتی ہے مٹی کے برتن وغیرہ ہوتے ہیں اور انشاء اللہ وهاں قالین وغیرہ بہت سندر سندر ملتی ہے دستر دان وغیرہ بہت سندر سندر ملتی ہے اور وہاں سے نا شاپنگ کرو اور وہاں پے ڈرائی فروٹس کو بھی تو خزانہ آیا ہے انشاء اللہ اتنا اتنی خوبصورت اور اتنی عمدہ ریٹوں پر اتنی مطلب اچھی مطلب ہمیں ریٹوں پہ وہاں سے ڈرائی فروٹس مل جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں اپنے لیے وہاں سے وہ یاد کے یادوں کے مطلب لیے لا سکتے ہیں اور وہاں سے قالین وغیرہ دست دان وغیرہ بہت ہی کفایتی دی دروں پر مل جاتے ہیں اور بہت اچھی اچھی مل جاتی
پورے دنیا بھر میں کافی مشہور ہے اور پے جو ڈرائی فروٹ وغیرہ بھی کافی اچھے ہیں اچھے مل جاتے سستے دام میں مل جاتے اور شدھ مل جاتے تو کافی اچھا یہاں کا سیب وغیرہ بھی کافی فیمس ہے تو یہاں سے سیب وغیرہ بھی سستے وغیرہ میں مل جاتی ہی ہیں
جی بالکل قالینوں کا نا ادھر خزانہ وہاں کی کا جو مشہور چیز ہے نا ان کو لانے میں ان شاء اللہ بہت بہترین لگتا ہے اس سے ہماری یادیں بنی رہتی ہیں کہ ہم کہیں گئے تھے وہاں سے لائے تھے وہاں اور ویسے نا آپ کی تیاری ہو گئی کیوںکہ وہاں کا موسم کا مزاج تو بدلتا رہتا ہے تو اس کے حساب سے کچھ خریداری کر لیتے ہیں بچوں بچوں کے لیے لباس لے آتے ہیں گرم کچھ
بالکل تو ہم ہماری شاپنگ دیکھا جائے تو تیاریاں دھیرے دھیرے ہو ہی رہی ہے کیونک نکلنے کا وقت ہو ہی رہا ہے تو ہم نے تیاریاں کرنا پہلے جو تھوڑی تھوڑی خریداری ہم نے شروع کر ہی دی ہے
جی بالکل میں بھی سوچ رہی تھی نا کہ ٹورسٹ پہلووں پر نا بہت زیادہ مہنگائی ہوتی تی ہے اور ہمیں کھانے پینے کی چیزیں اچھی عمدہ ریٹوں پہ نہیں مل پاتی ہیں اور کھانے پینے کی اپنے گھر جیسی چیزیں نہیں مل پاتی تو سوچ رہی ہوں کچھ بچوں کے لیے اسنیکس وغیرہ جیسے لے چلے اور کھے پینے کے لیے بچوں کی چیزیں لیںنا ہے انشاء اللہ زیادہ بہتر رہے گا سفر میں اور بھی مزہ آئے گا سفر اور بھی حسین اور سہانا ہو جائے گا کہ ہم اپنے گھر سے کچھ پکوان بنا کے لے چلیں اچھے اچھے تو
بالکل راستے میں راستے میں جانے والے کھانے پینے کی چیزے تو ہمیں لے کے ہی چلنی چاہیے کیونکہ وہاں کا پتا نہیں چلتا ہے کہ کیسا بھاؤ ہمیں مل گا پسند آئے گا کہ نہیں تو یہ سب کی تیارییا ہم ہمیں پہلے سے ہی کرنی چاہیے اور ساتھ میں بیٹھ کے ٹرین میں کھانے کا بھی مزہ الگ پڑ جاتا ہے کافی اچھا لگتا ہے اور ٹرین کی وادیاں وغیرہ دیکھنے کے اب کافی سکون ملتا ہے اس سکون میں کھاتے پیتے رہو سفر کا لگ ہی دگنا مزہ آتا ہے تو کافی اچھا لگتا ہے پریوار وغیرہ کا سھ جاؤ اتنی سندر وادیاں ہے وہاں کی
اپنے خاندان کے ساتھ جاؤ بالکل اپنے خاندان کے ساتھ جاتے ہیں تو اپنوں کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملتا ہے ایک تو اور بچوں کو کچھ تعلیم تہمیز تہذیب سیکھنے کو ملتی ہوتی ہے سب ساتھ میں ہوتے ہیں تو ان شاء اللہ گفتگو کرتے ہوئے ہنسی مذاق کرتے ہوئے سفر کا پتہ ہی نہیں پڑتا کہ سفر کب نکل گیا اور سفر اور بھی مزے دار ہو جاتا ہے جب اپنے ساتھ ہوتے ہیں تو
بالکل سب اپنے ساتھ ہوتے سفتا ملب اچھا لگتا ہے بچے بھی کافی خوش ہو جاتے ہیں بھیجو تو کافی اچھا لگتا ہے گھومنے وغیرہ جاؤ تو کافی اچھا لگتا ہے کیونک اپنے کو بھی سمے چل کے کہیں باہر تو جانا ہے تو ہم بھی کام وغیرہ میںنا انا چاہتے ہیں تو سمے ہی نہیں ملتا ہے اپنے پریوار وغیرہ کا آ جانے کا تو تھوڑا الگ سے سمے ملا تو ہمیں ان کا پورا فائدہ اٹھانا ہی چاہیے
جی جی بالکل ویسے تو کیا ہے نا کہ مطلب انسان کو ایک دوسرے کے پاس بیٹھنے کا وقت ہی نہیں ہے اور نہ بیٹھ پاتے ہیں نہ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے اپنے اپنے کاموں میں اتنے مصروف رہتے ہیں پر سفر پہ جاتے وقت اپنوں کے ساتھ بیٹھنے کا ہمیں موقع ملتا ہے اور گفتگو کرنے کا کتنا ہی ماشاء اللہ محبتیں بڑتی ہیں ساتھ میں سفر کرنے سے گفتگو کرنے سے ایک دوسرے سے ملنے سے
بتا جو پریوار ایک ساتھ آتے ایک ساتھ کھانا کھاتے ہیں بات چیت ہوتی ہے تو کافی سفر کا بھی دگنا ہو جاتا ہے کافی اچھا لگتا ایک ساتھ جاتے کافی خوش رہتے ہیں تو کافی اچھا سکون مل یہ سار چیزوں سے
جی بالکل بالکل اور میں نا یہ بول رہی تھی کہ سفر بھی انسان کی زندگی میں اتنا ہی اہم ہے جتنا ہمارے لیے غذا ہے مطلب جتنا کہ کھانا پینا ہمارے لیے ہے میں اتنا ہی سفر انسان کی کیونکہ سفر تنہائی کو انسان کی تنہائیوں کو دور کر تا اور انہیں زندگی ا جینے کے لیے آسان بنا دیتا سفر ہمارے لیے بہت زیادہ مہتو پورن ہے
بالکل صی ہو سکے سمے وغیرہ نکالے ایک دن تو ایک دن سے تو سفر پے ہی جانا چاہیے تو کافی اچھا لگتا ہے
بالکل بچوں کو بھی سفر پہ ضرور لے جانا چاہیے جس سے کہ ہمارے بچوں کو اچھی ٹوئین ٹوکین سیکھنے کو ملتی ہے
بالک ادھر الگ الگ ان کا بھی الگ الگ کلچر وغیرہ ہوتا ہے ان کا بھی الگ الگ ہوتا ہے اور وہ ب دیکھنے کا سیکھنے کا موقع ملتا ہے تو ہمیں فائدہ تو اٹھانا ہی چاہیے
جی جی مجھے آپ سے آج گ کر کے بہت ہی اچھا لگا
باجی اپ سے بات کر کے کافی اچھا لگا چلیے الله حافظ
اللہ حافظ